السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی
بھائی جناب ٹھیک ہو
الحمد للہ ٹھیک بوتچےسے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سےب بھی ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہیں
ہاں جی اللہ کا آ شکر ہے سبھی ٹھیک ہے تو پہلے آپ مجھے یہ بات بتائییں کہ میری آواز اچھی اچھے سے آ رہی ہے
جی بھائی آپ کی آواز بہت اچھے سے آ رہی ہے
چلیے ٹھیک ہے تو میں بیٹھا ہی تھا آپ کیا کر رہے تھے
بس بھائی میں بھی بیٹھا ہی تھا چائے پی رہا تھا اور آپ آپ نے چائے پی
نہیں بھائی ابھی نہیں کی تو آپ کو تو پت ہی یہ گرمی ہی ہے تو آج نہیں تھی
اوکے بھائی اچھا ہے کیا آج کل بہت گرمییا ہوتی ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان تو میں سوچ رہا تھا کسی ٹاپک پہ آپ سے بات کر کے کوئی جانکاری حاصل کرنے
جی بھائی کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے ہم موبائل فون جو ٹاپک ہے اسی پہ بات کریں اس کے نقصان اور اس کے فائدے کیسی ہے آپ مجھے بتا سکتے تھ کہ موبائل فونس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور اس کی نقصان بھی ہوتے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں
چلے ہم آج موبائل فون پہ اچھے سے بات کر ہیں مطلب کہ مطلب کہ اس کی اوئرنیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے ہے نا تو تو آپ کو تو پتا ہی آج کے کے ٹائم میں موبائل فون ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس موبائل فون نہ ہو پہلا موبائل فون صرف کالس اور میسجز کے لیے یوز ہوتا تھا آپ کو تو پتا ہی ہوگا لیکن آج کا کیا ہے لیکن آج کا ایک موبائل فون میں کیمرہ ہے انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے اور بھی مطلب کہ آن لائن کلاسز مطلب کہ ہم دیتے ہیں اس سے بینکنگ ہے مطلب کہ ٹرانزیکشن آن لائن پہ ہی سبھی سسٹم چل رہا ہے آج کل اور شاپنگ اور ہم اسپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور انٹرٹین منٹ کے لیے گیمس کھیلتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے اس میں اس لیے موبائل فون کو ایک اسمارٹ ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے تو موبائل تو موبائل فونس نے ہماری لائف کو بہت ایزی بناائے ہے اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو تو صرف کچھ سیکنڈس میں کال یا ویڈیو کال کر کر سکے ہے نا بھائی تو اگر کوئی ہاں بھائی جان ہاں بھائی جاں بولیے
پہلی بات ہمیں موبائل فون کا اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے نا بھائی جان مگر آج کل کیا ہے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت سارے لوگ پیسے بھی کماتے ہیں آدھے لوگ صرف ٹائم ضائع کرتے ہے نا
ہاں بھائی چان نے بالکل اچھی بات
جیسے کہ میرے دوست وہ صرف انسٹاگرام پہ ریلس دیکھتے رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا جو کنٹینٹ کریٹرس ہوتے ہیں وہ صرف اور جو ہم ریل دیکھتے ہم ان کی ریلس کو لائک کرتے اور وہ پیسے کماتے ہم کیا ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے پہلی بات ہمیں موبائل فون کا اچھا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کچھ جانکاری ملے اور ہمیں کوئی فائدہ ملے اس سے
ہاں بھائی جان
ہ نا بائی جان ٹھیک
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ہاں بھائی جان میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ موبائل فون کہیں نہ کہیں لوگوہہں کو مطلب کہ ریلیٹو کو کلوز بھی لاتا ہے یا فیملی ممبرس کو دور بھی کر دیتا ہے تو مطلاک کیسے ابالو گی اب کیسے میں بولوں گا مطلب کہ اگر کوئی فیملی ممبر دور رہتا ہے تو ہم اس سے ویڈیو کال کے تھرو فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں اس سے ہم ایک دوسرے کے کلوز رہ سکتے ہیں اسی دوریا کم محسوس ہوتی ہیں ہے نا تو اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت بڑھیا چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کیسیے بڑیا چیزیں ہے مطلب کہ موبائل فون بہت ہی یوزفل ہے ان کے لیے آج کل آن لائن کلاسز ہے ایجوکیشنل ویڈیوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ نوٹس اور ریسرچ سب موبائل فون پر مل جاتے ہیں اگر کسی ٹاپک انفارمیشن چاہے ہو تو انٹرنیٹ کا بھی ہم یوز کر سکتے اور کچھ ہی سیکنڈس میں ہمیں سب کا سب مل جائے گا اسی وجہ سے مطلب کہ پ پڑھنے کے کئی سارے راستے کھل چکے ہیں ان آج کل کے بچوں کے لیے ہے نا بھائی
بھائی جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ کی بہت سے سہمت ہوں آپ کو اب پت ہے ہم ہم ابھی کس بارے میں بات کر رہے ہیں موبائل فون کی ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں اب ہم اس کی جو ڈس ایڈوانٹیز ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے وہ آن لائن کلاسز ہوتے تھے نا بچوں کے لیے
ہاں بھائی جان
ہاں سب بچوں نے اپنے گھر والوں سے بولا ہمیں آن لائن کلاسز ہیں تو ہمیں فون دلا دیجیے اور ہاں پھر جب اور کچھ ٹائم کے بعد آن لائن کلاسز ختم ہوئے پھر بچوں نے کیا کیا انہوں نے غلط استعمال فون کا کیا کیسے کیا
ہاں بائی جان ہاں
دیکھتے کیسے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا فون کا پہلی بار وہ دن اور رات گیمس کھیلتے رہتے تھے وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے فون کا استعمال کرنا تاکہ ان کی آنکھیں خراب ہو ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے نا بھائی
ہاں ہاں ب
اور دوسری بات کیا کس چیز پہ اثر پڑتا ہے ان کی زندگی پہ وہ ہے ان کی تعلیم پہ وہ اچھی طریقے سے تعلیم نہیں کر پاتے صرف ضائع کرتی ہے اپنا ٹائم کس پہ موبائل فون پہ یہ بھی یہ بھی بہت بڑا بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے اس ٹائم
مطلب کہ جو آپ نے اچھی بات کی بڑھیا بات کہ تو اسی کے ساتھ جو آپ نے ابھی ابھی کہا لیکن ہر چیز کے طرح موبائل فون کے کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اگر ہم موبائل فون کی ضرورت سے زیادہ یوز کرے تو یہ ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے بہت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے نیند کم ہو جاتی ہے اور ہیلتھ پہ بھی افیکٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ اتنا یوز کرتے ہیں موبائل فون کا کہ ان کا فوکس مطلب کہ پھر پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے تو رہتا ہی نہیں ان کا فوکس آج کل حالانکہ بہت سے لوگ فیملیاں کے ساتھ بیٹھ کر موبائل فون یوز کر ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنا کم ہو جاتا ہے تو دوریاں بڑھ جاتی ہے مطلب کہ موبائل فون ہمیں دنیا کے قریب لاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اپنوں سے دور بھی کر دیتا ہے آپ کو تو پتاہ ہی ہوگا مطلب کہ اگر ہم ایک ایک ساتھ بیٹھتے ہیں فیملی میں تو بھی مطلب کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے صرف موبائل فون میں گھسے رہتے ہیں تو ہمیں موبائل فون فون کو صرف ایک ٹول کی طرح استعمال کرنا چاہیے نہ ایک اپنی پوری لائف بنا لینا چاہے ضرورت کے حساب سے موبائل فون یوز کرے اور اپنا ٹائم فیملی فرینڈس مطلب کہ اور بھی دوستوں میں جو ہوتے ہیں ان کی طرف دے اور ایکسرسائز اور آؤٹ ڈور ایکٹیوی ایکٹیویٹیز کو بھی دیں ٹائم مینجمنٹ کا بہت امپارٹنٹ خیال رکھیں
جی بھائی آپ کو آپ ویسے بھائی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کتنے سال کے ہو
ہاں بھائی میں ہاں اٹھارہ سال کا ہوں
اٹھارہ سال کا جب آپ نو نو دس سال کی تھے آپ کو پتا تھا کیسا ماحول تھا گھر میں جیسے کہ اب ہمارے باپ کو وہ کی پیڈ والا فون ہوتا تھا تو سب گھر والے شام کھانے کے ٹائم سب باتیں کرتے تھے وہ یہ آپس میں ٹی وی دیکھتے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ل کیا ہوتا ہے آج جو بہن ہوتی ہے بھائی ہوتی اپنا اپنا فون لے کے اپنے اپنے کونوں میں بیٹھتے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور چلاتے پھر جب کھانے ک کماتے ہیں وہ اپنی ہماری جو ماں ہوتی ہے بلاتی ہے اور بولتی ہے چلو کھانا کھاؤ اب ہمیں پھر وہ دماغ نہیں ہوتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہے ہم ریلس دیکھ رہے ہیں
ہاں بھائی تو مطلب کہ ہاں بالکل صحیح ہے بھائی تو جو آپ نے ہاں بھائی جو آپ نے کہا نا مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور ایک بات یاد آ گئی کہ آپ نے بہت اچھی بات کی مطلب کہ کہیں نہ کہیں جو مطلب کہ میں نے اپنے والدین صاحب سے مطلب کہ پوچھا تھا ایک بار جب موبائل فون نہیں ہوتا تھا آپ کو کیا کرتے تھے انہوں نے بولا مالا پہلے کے ٹائم میں آج سے چار لگ بھگ بہت سال پہلے جب مطلب کہ میرا باپ چھوٹا تھا تو بولا اس نے اس سمے ٹی وی ہوا کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو مطلب کہ ہر گھر کے پاس ہر گھر کے پاس نہیں ہوتا تھا اللہ ایک ہی گھر کے پاس ہوتا تھا پھر نیبرز بھی آتے تھے ہم لوگ بھی جاتے تھے کسی کے گھر وہاں پہ مطلب کہ دس بیس تیس لوگ ایک ساتھ دیکھتے تھے اس سے پھر ہنسی مذاق آپس میں کر دیتے تھے اس سے مطلب کہ ہم نیبرس کے بھی کروز کلوز رہتے تھے تو فیملی ایک ساتھ ہنستے تھے کل کھیلتے تھے لیکن آج کا کیا مسئلہ ہے موبائل فونس ہر ایک کے پاس ہے کوئی کسی کا نہیں ہے کوئی کسی کو کو دوسرے کا خیال نہیں ہے مطلب کہ کا کیسا حال چال رہے اگر فیملی میں کسی کو ڈپریشن بھی ہے تو دوسرے کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے موبائل فون میں گھسا رہ تو یہی بات ہے
جی بھائی جی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں ہم موبائل فون بہت اچھا چیز تھا بٹ ہم نے اس کا غلط فائدہ بھی کیا اور جو آدھے لوگ ہیں نا وہ انہوں نے اس کا اچھا استعمال کیا جیسے کہ آج کل یہ آن لائن کلاس ہوتے ہیں نیٹ کے پی ڈبلیو جو ہوتا ہے نا دیتے ہیں آن لائن کلاسز اس ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے سے پڑھائی کر سک سکیں جو کمپٹیٹیو ایگزام آتے ہیں آگے تاکہ وہ ان میں اچ سے نمبرات لائے تو
پرفارنس دکھا سکے
جی بھائی
ہاں بجان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ موبائل فون ایک بہت اچھی انوویشن ہے اگر ہمیں اس سے صحیح طریقے سے اور لمٹ میں یوز کرے تو یہ ہماری لائف کو ایزی اور سکسیسفل بنا سکتے لیکن اگر ہم اس کا غلط یا مطل کہ زیادہ یوز کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے نقصان کا سبب بن سکتا ہے یہ بات بھی ہے تو ا مطلب کہ اور ایک بات میں کہہ دوں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی موبائل فون بہت پاپولر ہے ہم سانگ س ہم اس سے اگر ہم پریشان ہیں تو کبھی کبھی کبھی کبار ہم سانگس بھی سن سکتے ہیں موویز دیکھ سکتے ہیں یا گیمس کھیل سکتے ہیں اور سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں مطلب یہی ریلس ویلس دیکھنے کے لیے جب فری ٹائم ملتا ہے تو موبائل ہمیں انٹرٹین بھی کر سکتا ہے مطلب کہ جس طرح ہر ایک چیز کے دو راستے ہوتے ہیں اسی طرح موبائل فون کے بھی راستے ہوتے ہیں جیسے آپ نے تو کوئن دیکھی ہوگی اس کے بھی مطلب دو سائڈ ہے ہیئٹیل اسی طرح اس موبائل فون کے بھی دو سائڈ ہے ایک سائڈ سے یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ایک سائڈ سے نقصان پہنچاتا
جی ب میں آپ کی بات سے بہت خوش ہوا آپ نے مجھے بہت اچھی جانکاری دی تھینک سو مچ چلو بھائی ملتے ہے کبھی
آپنا اپنا خیال رکھ
اوکے آپھی اللہ حافظ بھائی
اللہ حافظ